السلام علیکم وعلیکم السلام
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت
الحمد للہ
کیسے مزاجیں
ہاں ٹھیک ہے آپ سب کیسے ہیں
الحمد للہ
طبیعت سب ٹھیک ہے
ہاں بالکل ٹھیک ہے
ہوں چل شکر خدا کاا بتائے آپ بتائیں کیسا رہا دن
الحمد للہ آپ کے مصروفیت کیسے رہے
ہاں اک جو روز روز سے کچھ زیادہ ہی رہے آج
اچھا ہر دن سے ہٹ کے
ہاں تھوڑا ایکسٹرا ہو گیا آج طبیعت تھک گئی
ہاں
صبح میں ٹھیک سے وقت پر کھانا نہیں کھائیں گے تو تھکان تو محسوس ہوگی ہی
ہاں بالکل
ہوں
کیوں کھانے میں
نہیں ایسے ہی کچھ نے آج بچوں کا پسندیدہ بنا تھا تو مجھے کھانے تکلیف ہو گئے ایسے ہی چلی گئی ہوں وقت بھی تھا صحیح بھی تھا سب کچھ ٹھیک ہی تھا بس وہ ج کہتے ہیں نا نوڈلس ایسے ویسے ہاں وہ کھانے کے لیے تھوڑی دل نہیں چاہتا
ارے کیوں بناتے گھر آپ آپ لوگ گھر میں نوڈلس کیوں بناتے ہیں یہ بتائیے پہلے
اگر گھر پر نہ بنے تو باہر کا کھانا پسند کرتے ہیں بچے لے آ ہوٹل سے لا کر کھانے کی
نہیں آپ لوگ نہ بچوں کی عادتیں خراب کر رہے ہیں وہ جو لوگ
نہیں کبھی کبھی کھا لیں گے تو کچھ زیادہ وصن
نہیں چاہیے نہیں کبھی کبھی کھا کے آپ ہی عادت خراب کر رہے ہیں نا
ہ ہ ہ چلو گھر پر بنا لیا تو تھوڑا ترکاری سبزیاں وغیرہ بھی پڑ جاتی ہیں اگر باہر سے لائیں گے تو وہ بہت خراب رہے گا نا وہ کیا کہتے ہیں مسالے تیل وغیرہ ڈال کے
نہیں ہے خراب چیز خراب چیز یہ ہے آ جو جو آپ گھر میں بناتے ہیں وہ بھی میدے کے بنتے ہیں جو باہر بنتے ہیں وہ بھی میدے کے بنتے کس نے کہا کہ وہ گھر میں بن جائیں تو ٹھیک ہو جائیں گے
نہیں کچھ سبزیاں بھی ڈال لیتے نہ ترکاری کچھ ہوں
جو لوگ مجبور رہتے ہیں باہر سے آئے ہوئے رہتے ہیں کھانے کے لیے موقع نہیں ملتا پکانا ہی سکتے
ج
مطلب پکانے کے لیے نہیں آتا تو ایسے لوگوں کے لیے نوڈلس ہیں آپ ان کا مک کیوں مر رہے ہیں آپ ان کا حق چھین رہے ہیں ایسی مجبوری تو ہے نہیں
نہیں اتنی دور تک تو ہم نہیں سوچتے صرف بچوں کی خوشی بچوں کی یہ جو تھوڑی سی کیا کہتے ہیں تین سینٹی میٹر والی نم زبان ہے نا
اچھا زہر کھالا مانگے تو آپ کھلا دیں گے
کبھی ایک بار مانگے چینج تو کھلا دیں گے
اب پھر مانگنے کا موقع ہی نہیں ملے پڑے گا زہر تو زہر ہے ایک ہی بار مانگتے ہیں آخری بار مانگتے ہیں
صی کروایا آپ
سوچو سوچو گھر میں ایسے چیزیں نہیں بناتے ہوں
وہ اتنے سے آتے ہیں ہوٹل سے اتنا تھوڑا سا تیل مسالے کلرس پت نہیں کیا کیا ڈال کے بناتے ہیں چلوسب رہے تھوڑا گھر پر بنا لیں گے تو تھوڑا گاجر بٹانے
ہاں ا کم مثر والا زہر اچھا ہوں
ہاں صحی فرمایا آپ نے زہر زہر ہی ہے تھوڑا ا سر
تھوڑا کم مصر والا
ہوں اس لیے بنا دیا ک کھانے کے لیے پسند نہیں آیا اس لیے ایسے ہی دودھ پی کے چلے گئے اور وہاں پہ بھی تھوڑا ایکسٹرا ایکسٹرا کام ہو گیا
ہیں کھانے کے لیے ہوں تھوڑا نکلو باہر سوچو دیکھو کبھی آپ نے براکلی بنائی ہے گھر پہ
ہاں بناتے نہیں ہیں وہ ایسے ہی تھوڑا کیا کہتے ہیں وہ توے پہ ڈال کے تھوڑا گرم کر کے پھر اس پر آلو آئل ڈال کہ زیتون کا تیل ایسے ہی کچا پکا کھا لیتے ہیں بہت اچھی چیز ہے وہ ویٹ لاس کے لیے سب ہاں پر ملتی نہیں ہے زیادہ آپ کے یہاں ملتی ہے ہاں
ہاں ملتی ہے نا
آسانی سے مل جاتی ہے
ہاں بالکل آج ہمارے یہاں کریلا بنا ہے کریلا ہاں زبردستی کھلا رہے ہم کو
ہوں
کھانا پڑتا ہے کیا کریں
ہوں اچھا ہے نا صحت کے لیے
ہوں
ہم بھی ایک ہفتے میں ایک بار کریلا بناتی ہی ہوں میں بھی اگر میری امی ساسو امی ہیں تو ان کے لیے ہف میں دو تین بار کریلے کا جوس بھی نکال کے دے دیتی ہوں اسی میں تھوڑا تھوڑا بولے تو ایک ایک گلاس میں نیچے تھوڑا پاؤ گلاس
ہوں
میں بھی میرے شوہر کو بھی دے دیتی ہوں میں بھی تھوڑا پی لیتی ہوں ایسا ہم اس میں خیمہ ویما بھر کے
چھوٹی موٹی زبردستی کھانے کے ساتھ روٹی ووٹی میں بن ملا کے کھا لیتے ہیں
نہیں خیمے خیمہ بھر کے بنائیں گے تو پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ گھریلا ہے اتنا ٹیسٹی اتنا مزے دار بنے گا وہ
اچھا وہ بنانے کے بنانے کے اوپر بھی وہ پینٹ کرتا ہے اور جو باہر جو وہ کیا کہتے ہیں وہ وہ تلکے بناتے ہیں نا سوکھا والا تو جب وہ کھاتے ہیں تو تو وہ بھی پتا نہیں چلتا کہ یہ کریلا ہے بول کے
ہوں
تو وہ بنانے کے اسٹائل کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو گھروں میں جو بناتے ہیں وہ کڑوا کڑوا بناتے ہیں توذ تھوڑا زبردستی تو زبردستی کھانا پڑتا ہے اور کچھ نہیں کر اچھی چیز ہے کچھ نہیں کر سکت خاموش کی حالتیں کچھ بولے بھی نہ ہاں
اب یہ ساری چیزیں کوئی بناتے نہیں ہیں صرف بچوں کے پسند کی چیزیں
ہاں
جیسے برگر بنایا پیزا بنایا وہی کھاتے ہیں آج لوگ آج کل لوگ ترکاری تو جیسے بچوں کو ترکاری کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے آج اتنے بڑے ہو گئے ہیں ابھی تک پت نہیں کہ کون سا بھنڈی ہے کون سا بیگن ہے
ہاں ہاں
کھانا بھی پسند نہیں کرتے
بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہے بڑوں کی غلطی
ہوں
اوہی اگر آپ پوچھیں گے تو پزا کون سا ہے تو وہ بھی نہیں بتائیں گے
پتا نہیں کیا کیا نئے نئے نئے نئے نیم سلیکٹ بت نئے نئے ناموں سے بتاتے ہیں ہمیں تو دہرانا بھی نہیں آتا اتنے کیا وہ پیزا کے قسمیں بتاتے ہیں
قسم ہاں
ہوں
پورا دکھاوا ہے بھی لالا پن ہے
ہاں ہوں نہیں یہ مغری بھی تہذیب بہت ہاوی ہوتی جا رہی ہے ہماری تہذیب پہ مغربی تہذیب حاوی ہوتی جا رہی ہے
ہوں کبھی نویذ بن ہے گھر پہ
بیس
ہاں
نبس
ہاں
میں پہلی بار سن رہی ہوں یہ ورڈ لو اسپلی ہی بات سن رہ ہے تھوڑے دن پہلے پتاہ چلا وہ تلبینہ کے بارے میں
ہاں تلبینہ ہ تلبینہ بناتے ہیں
ہوں ہوں نبیس کیا چیز ہے نبیس کیا چیز ہے
اھر بتا دیں گے تو پھر سے آپ بھول جائیں گے آپ سرچ کر کے نکالو پھر یاد رہے گا کتنا اچھا نبس یہ ہے بول کے
نہیں اگر تھوڑا آپ بتائیں گے تو ہمیں ڈھونڈنے کا کچھ ہاں وہ شوق جاگے گا نہیں تو چھوڑو پتا نہیں کچھ ہوگا ایسے
بالکل سمپل ہے اگر بتائیں گے تو ایک ہی سینٹینس میں ختم ہو جائے گا کیا نمبس کے کیا ہے یہ جملے میں ہی آ جائے گا پا
اس کے کچھ فائدے تو گنوا دیں
فائدے تو بہت سارے ہیں
کیا فائدہ ہے اس کا کیا کھانے
سنت ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے زیادہ کچھ نہیں ہے ہاں سنت ہے سننت ہے
اچھا
کچھ نہیں ہے کھچور ہوتا ہے نا ڈیٹس کھجور کو رات میں بھیگنے ڈالنا بھیگنے ڈال کے صبح اس کا پانی پینا اور وہ کھجور کھانا
ہوں ہوں
اور اس میں کچھ اور بھی چاہے تو ملا سکتے ہیں وہ آپ تھوڑا سرچ کر لیں اس کے بارے میں
تو ہم نے نبیس کھایا ہوا ہے صرف نام پتہ نہیں تھا
یہ لوکل روبت میں نے بولا نا آپ سرچ کرو بول کے
وہ کھانے کے لیے تھوڑا نرم ہو جاتا ہے نا اس لیے چاہے انجیر ہو کھجور ہو میں پانی میں ڈال دیتی ہوں صبح اٹھ کے اسی میں سے ایسے ہی نچوڑ کے وہ پانی پی لیتی ہو اس کا بیج بھی نکل جاتا ہے پھر
ہوں
کھانے کے لیے اچھا رہتا ہے وہ اچھا لگتا ہے میرے لیے
اچھا بچے کہاں ہیں آواز نہیں آ رہی
پڑھائی کر رہے ہیں
اچھا
ہوں
ٹھیک ہے آپ پھر سے کال کر لو انشاء اللہ
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ
جی